اور بھائی جان کیسے ہو
انشاء اللہ سب کچھ سے بس ہلو آواز نہیں آ رہی کیا بھائی جان
آ رہی ہے بھائی جان آ رہی ہے بالکل برابر آ رہی ہے
ٹھ ٹھیک ان شاء اللہ تو فرمائیے کچھ آ رہی ہے آ رہی ہے تو ابھی آپ فرمائیے کچھ کیسے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں جی جی جی اور فرمائیے بھائی جان کیسا ہے آپ کی طرف موسم موسم کیسا ہو رہا
موسم بڑا ہی سہانا ہو رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے بھایی جان آج نا آج آج نا موسم ایسا ہے کہ کہیں گھومنے کا من کر رہا ہے
جی جی ان شاء اللہ جائیے گا ضرور جائیے گا ویسے بھی اپنے ملک میں پہت ساری جگہ ہیں جہاں پر گھومنے جایا جا سکتا ہے
جی جی آج آج تو ایساموسم ہ ماس پا کے سھ میں آرام سے گھوما جائے انجوائے کیا جائے وہاں جاؤ کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہی نہ ہو
جی ویسے یہ موسم نا ادھر ا ایک تو میگھالیہ کی سائڈ میں بہت اچھا رہتا ہے اس موسم پہ گھومنا اور دوسرا ہے کہ آپ کیرل کی سائڈ میں ادھر اگر گھومنے جاؤ تو اس ادھر کی سائڈ میں بہت اچھا رہتا ہے اس ٹائم پہ گھومنا
جی جی ویسے پہاڑوں پہ گھومنا نا جھرنوں گھومنا شاید بیکار ہے غلط ہے اس ٹائم بٹ پہاڑوں پہ گونا تو ٹھیک ہے پھر بھی
نہیں کبھی کبھی پہاڑوں پہ گھومنا ابھی یہ موسم تھوڑا آپ کو خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے کیونکہ نہا کبھی کبھی جو پہاڑ نہ رہ گر جاتے ہیں ان کا ملبہ کیا ہے ملبے میں بہت سارے لوگ
ہاں جی جی پانی کی وجہ نا دے جاتے ہیں ہو
جی جی وہی تو میں بول رہا ہوں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے ہمارے ملک میں آادہ ہوا تھا وہ جو ان
اپنے مر کو پچھلی چالوا تھار
نہیں اس سے پہلے بھی ایک ہوا تھا سولہ جون کو وہ ایک ہوا تھا امر ناتھ میں ہوا تھا کہ یع کہاں پر ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے ان شاء اللہ وہ بہت ہی زیادہ تباہی ہوئی تھی قدرت کا خر تھا وہو کیونکہ آج کل نا لوگ جاتے تو بھگوان کے لیے درشن کرنے کے لیے لیکن وہاں پر گندے اور ویسے کام کرتے ہیں
جد تو وہ جد تو وہ ہے کہ کیا بولتے ان کو پ پوتر ہونے کے لیے پاک ہونے کے لیے
جی
بٹ ہماپس جا کے نا وہ خدا میں ہی ولیین ہو جاتے ہیں
جی جی وہی تو وہ کیا ہے کہ اب وہاں پر جا کر آپ دارو پی رہے ہو ماسک سارے وہ یہاں پر ہنیمت منانے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ ارے آپ انشاء اللہ کہ آپ پاک جگہ پہ جا رہے ہیں تو یہ کام تو نہ کریں کیوںکہ بگوان بھی دیکھتا ہے ان چیزوں کو بگوان ہو چاہے خدا ہو ہو ہر کوئی دیکھ کہ آپ کون سے کرم کر رہے ہو وہ تو کرم تو ہر جگہ گنے ہی جاتے ہیں آپ کچھ بھی کرم کر رہے ہوں
ہے اچھا اچھا ہو یا برا ہو بھائی جان سب کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے خدا گ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کوئی بھید بھؤ ہو ایسا کچھ نہیں ہے ایک پرسینٹ بھی نہیں چلتا
نہیں یہ تو بس ہم لوگوں نے بانٹ رکھا ہے کہ کسی کا خدا یہ کہتا ہے کسی کا
بھگوان یہ کہتا ہے جبک حقیقت تو یہی ہے بھائی جان کی غلط ہوگا تو اس کو خدا بھی یہی کہے گا کہ یہ غلط ہے بگوان بھی یہی کہے گا کہ یہ غط ہے اور چاہے کوئی جیسے عیسائی ہو دینا ان کا بگوان بھی یہی کافی غلط ہے ا وہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو بگوان بھی یہی کہے گا کہ اچھا ہے اور خدا بھی یہی کہے گا کہا
بھائی جان میں نا دیکو ایک اپنی ایک یاترا کا یاا کے بارے میں بتا سنیے
جی انشاء اللہ فرمائی
ایک بار ابھی گیا تھا تو جین مندر ہے نا جین مندر ہوتے ہیں تو میں وہاں پہ گیا تھا سرریف مہاوییر جی کے مندر میں گیا تھا
جی جی انشاء اللہ
اس کے بعد میں گتا ہ پہ جو ایک وہ ہے میوزیم ہے اس میں جو مہاویر جی کے پورے جیون پردانت کو درشاتا ہے
جی جی جی
تو ان میں ماور جی کا جو جنم ہوا تھا نا
جی انشاء اللہ
وہ کیا ان کی پرتما نکلی تھی
جی انشاء اللہ
ایک ٹاپو تھا اس ٹاپو پر ن نا ایک گائے پر ڈے جاتی تھی روز نا تو جاتی تھی تب تو دودھ کاٹ کے کاٹ کے بیچتا تھا گوال لیکن جب جات لیکن واپس آتی تو اس میں سے دور ہی نہیں نکلتا تھا دود نہیں دو دیتی تی توو کیونکہ وہ وہ روزینہ جا کے نا اس ٹاپو پہ دودھ کو گرایا کرتی تھی جہاں سے اس مطلب ٹھیک اسی جگہ ہے جہاں سے میور جی بت نکلی تھی اسی جگہ پہ تو ایک دن والے نے بھی چھپ کے دیکھا تھا تو پرتی دن کا کام تھا اس کا اب جاتے جاتے اس میں کچھ دن بیت گئے لیکن اس نے اس نے دھیان دیا کہ اس سنا سری مہاوییر جی کی مورتی نکلی رچنا نکلی کچھ پرتمہ کنت تین
جی
تو وہ میوزیم میوزیم میں رکھی ہیں اور جو نکل ہوئی پرتما تھی نا
جی
جو ریئل پرتمھی وہ اب بھی مطلب مندر میں رکھی ہے اتنا دیکھ کتنے لاکھ میں جا رہا ہے اس میں کئی سدیوں سے قریب میں تو پانچویں سدی کا تھی پرتما تھی اس کو دیکھ تھا اس کا سنگھاسن تھا نا
جی جی
اس کو بھی دیکھ کے آیا ہوں میں کنڈت پر وہ ہے سگھاسن اس کا ہاں اویر جی کا وہاں پہ اچھے سے لگا ہوا ہے
یہ کون سی جگہ ہے یہ مندر جہاں پر آپ ابھی گھوم کے آئے ہوئے ہیں
یہ نا یہ ہے اپنے پاس میں ہی نہیں تھی یہ دول بھرتپور ایریا میں آتا ہے شاید بھجپور میں یا کرولی میں
جی جی انشاء اللہ اگر ہمیں بھی کبھی موقع ملے گا تو ہم بھی جائیں گے کیونکہ ان شاء اللہ اگر کسی مندر میں کوئی پراچین دروہر ہے تو وہ تو دیکھنی ہی چاہیے آخر کار وہ بنی کیسی تھی اس کی کلاکرتیاں کیسی تھی ویسے بھی انشاء اللہ اپنے ملک میں نا ایک سے ایک بہت ساری خوبصورت کلائیں رہی ہیں
جی جی اس میں نا جی اس میں نا آپ جا کے دیکھ پتھر بھی اتنے اتنے برانڈیڈ ہیں بھائی صاحب ان کو دیکھے گا نا ان کی قیمت آج کروڑوں میں ہے
جی جی ویسے بھی نا بہت ساری جو پرانی آرٹ ہوتی ہیں کلائیں ہوتی وہ نا بہت مہنگی بجتی ہیں آپ اپنے ملک میں تو بجتی ہے وہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل انتراشٹریہ لیول پہ بھی بہت سارے ایسے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایے چیزوں کو ایکترت کرتے ہیں اپنا خود کا میوزیم بناتے ہیں یا ان کو شوق ہوتا ہے بہت
جی جی ان شاء اللہ دیکھ آپ کو میں آپ کو بتاؤں نا کہ کچھ کچھ ا دھروہر ہوتی ہیں نا وہ دروہر ہی رہنی چاہیے لیکن ووپار نہیں بٹ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے وہ خریدتے رہتے ہیں جن سے یہ بھی ضروری ہے خریدنا بیچنا ہی ضروری ہے ان شاء اللہ اگر ایسا نہیں ہو تو ہمیں پتا کیے چلے کسی چیز کی کیا قیمت ہے
جی جی صحیح بات ہے باقی ویسے نا بہت سارے لوگوں کو پینٹنگس کا شوق ہوتا تا ہے ابھی کیا ہے اپنے گاؤں میں جیس آپ نے دیکا ہوا کہ کوئی بھی ایسی چیزوں پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے کہ کوئی بچہ پینٹنگ کر رہا ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ شہروں میں نا بہت سارےوگ کیا ہے کہ بہت ہی کم لو ہیں جو کہ پینٹنگ وغیرہ پہ کسی بچے کے ہنر پہ دھیان دیتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ الگ ہنر ہے تو وہ اس کو نکھارنے پہ دھیان دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا
یہ جو ہے نا یہ کلا زیادہ تر کہاں پر نکالتی ہے شہروں میں کیونکہ بازاروں میں نا بھائی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے تھے کیریئر بنانا ہے بھائی اور لاسٹ مقصد کیا ہوتا ہے سب کا پیسہ وہ اپنا ا وہ اپنی قسمت کسی بھی چھیتر میں چمکا سکتا ہے نا وہ اپنا پردرشن کسی بھی چھیتر میں کر سکتا ہے وہ آرٹ کا ہو کلا کا ہو کہیں بھی کہیں بھی ہو
جی تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے یہاں پر نا کوئی ایسی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا ہے جیسے ماشاء اللہ آپ نے بہت ساری فیمس تصویروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ ایک تھی مونالس س جو د لارڈو دا بنی نے بنائی تھی آج وہ بہ مولیہ ہے اس کی ابھی تک کوئی کسی نے قیمت ہی نہیں لگائی کیونکہ وہ اس مطلب اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی وہ اتنی ب مولیہ شاید چودہ یا پندرہ سال لگے تھے اس کو بنانے میں تو ایسی کلا ہو سکتا ہے کہ بوشیہ میں کوئی اور بھی بچہ بنائے لیکن کیا ہے کہ اپنے ملک میں ایسی جاں پہ بہت
ٹیلنٹ کو نا دبایا جاتا ہے بھائی جان
جی جی کوئی ایسی چیزوں کی قدر ہی نہیں کرتا ہے بھائی جان تو آگے ایسی تصویریں بہ مولیہ تصویر یرا بنےیں گی کاش کے جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے یہاں پر اسپورٹ کو اتنا زیادہ وہ نہیں دیا جاتا بس ایک ہی چیز ہے کہ کرکٹ کرکٹ میں ہر ایک ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ وراٹ کوہلی بن جائے میرا بچہ سچن تندولکر بن جائے لیکن آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ کرکٹ سے زیادہ پیسہ تو فٹ بال میں ہے میرا بت میرا بچہ رونالڈو بن جائے کیونکہ وہ کتنے کروڑوں میں کھیلتا ہے رونالڈو یہی کوئی نہیں چاہتا بھائی جان
ج
روونالڈو وائزن ابھی آپ نے دیکا ہو کہ وورلڈ کا سب کے پریس مطلب وورلڈ کا سب سے پیسے والا پلیئر ہوگا وہ کیونکہ نا وہ کھی لیکن پھر اس کے لیے ڈسپلین بھی چاہیے اورگر آپ کھیل رہے ہو تو آپ کو اسی حساب سے اپنا ڈسپلین رکھنا پڑے گا تبھی آپ کچھ اسپورٹ کے چھیتر میں کچھ کر سکتی ہو چلو بائے
ہلو
جی جی فرمائیے کچھ آ جی جی جی ان شاء اللہ آپ فرمائیے آپ
بڑھیا مارا رہ ہیں
ج جی جی ہاں میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اپنے گاؤں میں نا آئی ایسی کلیں کوئی ابھی دیکھو یہ آپ اپنے یہاں پر دیکھیے کرکٹ کو ہر ایک کوئی پسند کرتا ہے ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ کرکٹ دیکھتے ہیں سب کچھ لیکن اپنے ملک میں کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ فٹ بال پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے اب اپنے یہاں کے ملک کی کوئی بھی فٹ بال ٹیم ہی نہیں ہے اپنے ملک کا اتنا برا حال ہو رہا ہے کہ نہ تو کوئی فٹ بال ٹیم ہے ان کو پیسے بھی نہیں دیے جاتے ان کے کوچ کی ابھی سیلٹی نہیں دیے جاتی
پانی نہیں دیتا
جی جی ویسے بھی ہماری حکومت ویسے ہماری حکومت کیا ہے کہ ابھیان چلاتی ہے کہ ہٹ انڈیا فٹ انڈیا ارے کہاں سے فٹ انڈیا یہاں پر تو بچوں کے لیے نہ تو کوئی پارک ہے گاؤں میں آپ دیکھیں نہ تو کوئی پارک ہے نہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے اور ان شاء اللہ ہمارے گاؤں سرپنچ پردھان اور جو ایم ایل ا ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں پہ کبھی دھیان نہیں دیتے اب وہ دھیان کیوں نہیں دیتے کیونکہ جنتا مانگ ہی نہیں کرتی ہے کیونکہ نیتا تو وہی دے گا نا جنتا مانگ کرے گی جی
بھائی جان ایک ایک کہاں ایک بات بتاؤں نا کہ ان اللہ یہاں پہ لوگوں کو نا یہی برم ہے کہ کیا کرے گا پڑھ لکھ کے کچھ نہیں ڈالنا یہاں پرہ گوبر ہے کھیتی کرنی ہے لوگوں کو بس گاؤں میں یہی یہی سوچ رہ رہے گی ہے لیکن انشاء اللہ بچے کے ٹیلنٹ کو پہچان کے اگر اس کو اس کھیر میں اگر آگے کے لیے بڑ پروتست کیا جائے نا تو بہت کچھ کر سکتا ہے اب مان کے چلو کرسچین رونالڈو تھا فٹ بال کا پلیئر تھا
جی جی
اور اپنے راستھان کا پتا ہے نا تمہیں راٹری کھیل وہ راجیہ کھیل کیا ہے باسکٹ بال ہے جو کہ آج اس کو اس کا نام نشانتا کو نہیں دکھ رہا ہے بھائی جان کوئی ایک دو ٹیم جاتی ہے پورے راجستھان سے
زیادہ کوئی اپنے یہاں پر تو ارے اس کے لیے کیا ہے کہ باسکٹ بال کوڈ ہونا چاہیے لیکن اپنے یہاں پر آپ نے دیکھا کافی گاؤں میں تو چھوڑو اپنے ایریے میں بہت دور دور تک کوئی باسکٹ بال ہے ہی نہیں بس یہاں پر کیا ہے کہ بچے کبھی کبھار کرکٹ ضرور کھیلتے ہیں وہ بھی کیا ہے کبھی کوئی کھیتوں میں کھیل رہا ہے وہ اپنا تھوڑا بہت صحیح کر لیتے ہیں فیلڈ کو صحیح بنا لیتے ہیں تو کھیل پاتے ہیں نہیں تو نہ تو ہمارے گاؤں کے سرپنچ جی جی کیوںکہ ابھی باسکٹ بال کیوں نہیں کھیل پا رہے ہیں کیوںکہ کتنا پیسہ لگائے گا کون جب سرپنچوں کو اپنی جیب برنے سے پستک ملے گی تبھی تو کچھ لگائیں گے وہ گاؤں نالیاں اور سڑک تو ٹھیک نہیں کروا پاتے ہیں